السلام علیکم
ہلو
ہلو بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بڑھیا خیریت میں ہ بھائی جان
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سب کیسے ہیں
سنیے حال چال آپ کے نے کھانا وانا کا لیا بھائی جان
ہاں بھائی جان میں نے کھانا والا کھا لیا تو ابھی بیٹھا ہی تھا تھوڑے ٹہلنے گیا تھا آج تو آپ کو پتہ ہی ہے چھٹیوں کا چھٹیوں کے دن چل رہے ہیں تو میں نے سوچا اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ چھٹیاں ک اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ایک انسان کے لیے
ہاں
چھٹیاں جو ہوتی ہے نا چھٹیاں ہر انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے ہم سب روزانہ اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں آفس یا گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو اس مسلسل محنت کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں تو اس لیے اللہ نے بھی انسان کو آرام کی ضرورت دی ہے تو چھٹیاں ہمیں وہی آرام دیتی ہے جب مطلب کہ ہم کچھ دن کی چھٹیاں ملتی ہیں تو ہم اپنیذ مطلب کہ ذہن اور جسم دونوں کو سکون دیتے ہیں نا بھائی جان
ہاں صحیح ب صحیح صح ک میں اب ہے جناب نہیں
تو بلکہ بچوں کی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں بھائی جان بولی آپنی
کیونکہ چھٹی ملنے سے ہے نا بچوں میں جیسے اب ہم مطلب ج نا جیسے ہم اسکول کی باتیں کرتے ہیں اسکول کی باتیں کرتے ہیں جیسے بچ بچوں کو اسکول کی چھٹی ملتی تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جو جیسے ہم جیسے کی کہ بچے ہیں نا صبح جلدی اٹھتے ہیں نادو چل جے ہیں تو کچھ ایک دن چھٹی مل مل گ مطلب ہوتی ہے تو وہ کپڑے وپڑے دھو لیتے ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس بھی مل جاتا ہے کہیں کہیں گھومنے کا بھی مل جا اس میں ملتا ہے کیونکہ گھومنے سے شریر ایک دم رسترت ہو جاتا ہے مطلب مطلب کام کرنے کے لگ جاتا ہے واپس ان کا شریر ایک دم تازہ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے چھٹی بھی آپ سکے اور مگر چھٹیوں کا سدوپیوگ کرنا چاہیے جیسے پالتو بیٹھے ہیں تو کچھ گھر کے آس پاس پیڑ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہرا بھرا رہے اور کچھ اور کچھ جیسے مطلب رشتے دار ہیں تو ان سے ملنا جلنا چاہیے کیکہ سمے کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ ملنے سے پیار محبت کی بھونا بڑھتی ہے تو ان پہ دھیان رکھنا چاہیے اور جیسے
ہاں بھجن تو بچوں کے لیے چھٹیاں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائی تو سکول اور کالجوں میں روز ہاں بھائی جان دو اسکولز اور کالجز میں روز کلاسز ہوتی ہے میرے بھائی ہوم ورک ہوتا ہے اور اگزامس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو اتنی مصروف کے بعد چھٹیاں ملنا کسی مطلب کہ تحفے سے کم نہیں ہوتا چھٹیوں میں مطلب کہ بچے دیر تک سو مطلب کہ مطلب کہ سوتے ہیں اپنی پسند کا کام کرتے ہیں اور اپنی تھکان دور کر سکتے ہیں تو لیکن چھٹیوں کا مطلب صرف سونا یہ سارا دن موبائل چلانا نہیں ہے میرے بھائی تو اگر ہم اپنی چھٹیوں کو اچھی پلاننگ ساتھ گزارے تو ہم بہت سے کچھ نئے کام سیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئی نیا کتاب پڑھ سکتے ہیں انگلش بولنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں یا اپنی صحت پر توجہ دے سکتے ہیں تو چھٹیاں میں مطلب کہ فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارنا بہت ہی ضروری ہے آج کل ہر شخص اپنے کام میں مطلب کہ اتنا مصروف ہے کہ گھر والوں کی ساتھ مطلب کہ بات ہی مطلب باتیں مطلب کہ ب بیٹھنے کے وقت کم ملتا ہے چھٹیوں کے دن ہم سب ب ایک ساتھ مطلب کہ کھانا کھا سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی اور کام میں شریک ہو سکتے ہیں اس سے محبت اور یقین بڑھتا ہے میرے بھائی
ہاں آپ نے اچھا فرمایا کیونکہ بھائی جان سمے کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ سمے اچھا رہے گا سمے پہ ہم کسی سے ملے جلیں گے تو وہ بھی ہمارے سے ملنے جلنے آئیں گے سمے ہم ان کو سمعے دیں گے تو وہ بھی ہمارے کو سمجے دیں گے تو یہ اللہ تلا کی مہربانی بنی رہتی ہے اور اللہ طلب بھی یہی یہی چاہتا ہے کہ سب جو پریوار جو پورے ملک ہے تو اس میں ہے نا پیار محبت بھاونا رہے اور اور ان م ہنسا سے بچے اور جو بھی ملے جو پیار محبت کی باتیں کرے اور ان کا تعلیم لینے کا اچھا مزاج ہو اور بات کرنے کا اچھا لہجہ ہونا چاہیے اور صحیح سمے کو صحیح سمے کا صدوپیوگ کرنا چاہیے اور جیسے سمے ہے تو ان پہ ہے نا جیسے بچوں کے ساتھ میں لے کے بیٹھنا چاہیے بچوں سے باتیں کرنا چاہیے بچوں کو کھلانا بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی صحیح ہے تاکہ ب کھیلیں گے بچے کھیلیں گے بچے اپنے ساتھ کھیلیں گے تو ان کا کیا من پرییرت رہتا ہے اور من چنگا رہتا ہے تو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے بھائی جاں سبھی کو اور ان چیزوں پہ اور اور ان چیزوں پہ چرچائیں بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان چیزوں پہ چرچائیں بہت ضروری ہے بھائی جان
ہاں بھجن تو مطلب کہ اگر ممکن ہو تو ہم یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا میں مطلب کہ کسی خوبصورت جگہ کے سیر بھی کرنی چاہیے ان شوٹییو میں تو سیر سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور دماغ تازہ ہو جاتا ہے تو ہم پہاڑوں مطلب کہ باغوں دریاؤوں یا کسی کہ تحریکی جگہ پر مطلب کہ جا سکتے ہیں مطلب کہ یہاں نئی نئی چیزیں دیکھ سکتے اور بہت بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں تو چھپیوں کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھے روز زانا مطلبکہ واک پ کرے واک چاہے تو مط کی ہلکا فلکا اسرسائز کرے صاف اور صحت مند غذا کھائیں اور پوری نیند لیں جب صحت اچھی ہوگی نا تو پڑھائی اور کام بھی بہتر ہوگا میرے باعک تو چھٹی میں ہم اپنے مر شوق بھی پورے کر سکتے ہیں کسی کو ڈرائنگ پسند ہوتی ہے کسی کو گارڈننگ کسی کو کوکنگ اور کسی کو فٹ بال یا کرکٹ کھیلنا پسند ہوتا ہے تو یہ سب کام انسان کو خوشی دیتے ہیں اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں بھائی جان
بےسک بےسک بھائی جانا آپ نے اچھا فرمایا کیونکہ چھٹیوں کا کا مطلب چھٹیوں کو جیسے ہوم ٹور پہ جیسے ہم ٹور رکھنا چاہیے تاکہ جیسے ہم سنسکرتی جیسے ہمارے جو پرمپرا کی سر جو سنسکرتی ہے ان کہ شکھا ملے جیسے ہم جیسے ہم جیسے ہمیں جو تعلیم لیتے ہیں ہم جو امتحان میں جو جو ایجوکیشن میں جو پرسن پٹو ب ہوتے ہیں جیسے ہم جیسے جو بڑے بڑے سیاست کا مان بیٹھے ہیں جو گڑھ ہے اور جو بھی جو جو پرمپرا کی چیزیں ان کو دیکھ سکھنے کے لیے ٹور رکھنا چاہیے تاکہ ہم شکھا کے ساتھ ساتھ بھی اپنے وزٹ بھی کرنا چاہیے تو ان چیزوں کا ٹیور ہونا چاہیے جیسے پرکرتی کا پرکرتی کا ٹیور کریں جیسے ہم پہاڑوں کی سیر کریں جیسے ہم جیسے جیسے ہماچل میں جیسے پہاڑی مطلب ایریا تو اس پہ کیا مطلب جیسے کسان کھیتی کیسے کرتے ہیں اور ہمارے ایریا میں کسان کھیتی کیسے کرتے ہیں ان پہ منتن ہونا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہے تو ہونا چاہیے اس میں
ہاں بھائی جان تو ایسی بات ہے کہ اگر ہم مطلب کہ صرف موبائل فون یا قیمت سوشل میڈیا پر سارا وقت ضائع کر دینا تو یہ چھٹیاں مطلب کہ جو ہمیں چھٹیوں میں وقت ملتا ہے تو یہ سب بےیکار ہماری چھٹیاں سبھی بےیکار کر جائیں گی تو موبائل کا اس استعمال ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے ہمیں زیادہ نہیں کرنا چاہی وقت بہت قیمتی ہے اور مطلب کہ جو وقت گزارتا گزارا جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتا چھٹی میں گھر کا کام ہے لک والدین کی مدد کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے اسے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے ط کہ چھوٹی بہن بھائیوں کی مدد کرنا گھر صاف رکھنا اور بزرگوں کا خیال رکھنا اپنی ماں باپ اپنی والدین کی مدد کرنا یہ بھی بہت ہی اچھھی مل کے کام ہے تو یہ ہمیں ذمہ دار بناتی ہے تو کچھ لوگ چھٹی میں غریب اور مطلب کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں کسی کو مطلب کہ کپڑے دینا مطلب کہ کھانا دینا یا تعلیم میں مدد کرنا بہت نیک کام ہے تو دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے ہے نا بھائی جان
ہاں تو ایسی چیزیں ہونا چاہیے اور جیے چھٹی ہے نا تو چھٹی میں امی جان ابو جان کی تھوڑی بہت ہے نا عبادت کرنا چاہیے اور ان پر مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہیے تو تاکہ ان کو سکون ملے اور اور جیسے بچوں کو بھی سمے نکال کے سم بچوں کو بھی سم
ہمیں دینا چاہیے بھائی جان تاکہ بچے اپنے پہ نربھر نہیں رہ اور بچے بھی ہماری ہم ہمارے سباؤ کو سمجھے اور جیسے محے میں کسی سے باتیں کرنا اور جیسے کچھ سمے دے دینا چاہیے اور سمے نکال کے اور اچھی کتابیں پڑھنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی ملک کی چھٹی کے بعد جب ہم دوبارہ اسکول یا کالج جاتے ہیں تو ہم خود کو تازہ اور مطلب کہ پرجوش محسوس کرتے ہیں ہماری توجہ مطلب کہ مطلب کہ پڑھائی میں زیادہ ہوتی ہے اور ہم نئے مطلب کہ جذبے کی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کے دور میں بہت سے لوگ چھٹیاں مطالا کہ ملنے کے باوجود بھی آرام نہیں کرتے ہر وقت موبائل یا کام میں لگے رہتے ہیں ہمیں مطلبک یاد رکھنا چاہیے کہ کام اور آرام دونوں ضروری ہے تو دونوں میں تواز ہونا چاہیے تو اگر ہم چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں تو ہم اپنی تعلیم صحت اخلاق اور مطلب کی شخصیت سب کو بہتر بنا سکتی ہیں تو چھٹیاں صرف مزہ کی کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا بھی ایک بلکہ بہترین موقع ہوتا ہے ہے نا بھائی جان
ہاں اپنے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ سمے کی قدر کرنی چاہیے اور جسے چھ چھٹی ملتی ہے تو چھٹی ملنے پر آدمی کو جیسے ہم جیسے ہم جیسے پاروارک کاریہ کررم ہوتا ہے اس میں بھی مطلب شامل ہونا چاہیے تاکہ جو جو پریوار کے سدسیہ ہے وہ ہم آپسی متبیعت ہوتے ہیں جو سماپت وغول ہو جاتے ہیں اور پیار محبت کی بھانا جگی رہتی ہے ہے تو ان چیزوں پہ وشیش طور سے دھیان رکھنا چاہیے اور جیسے جیسے جیسے سمے کے ساتھ میں آدمی اللہ تعالی کی عبادت بھی کرنی چاہیے سمے سمے پر ان کی ان کی عبادت کرنا چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے جیسے کچھ کچھ کسی نہیں لتا ہے تو دعا نماز ادا نہیں چاہیے تو اللہ تعالی کی برکت بنی رہتی
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس میرے بھائی اتنا کہنا چاہوں گا کہ چھٹیا کی ایک نعمت ہے ہمیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے کچھ نیا بھی سیکھنا چاہے اپنی فیملی کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہے اور دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے اگر ہم اپنی چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں تو ہم ایک بہتر اسٹوڈنٹ بہتر انسان اور بہتر مطلب کہ شہری بن سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بطل کہ اچھی پلاننگ کے ساتھ گزارے ہوئے چھٹیاں ہمیں زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے نا بھائی جان
آپ نے بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ آپ اچھا لگا اور اللہ تعالی
ک آ مطلب
ہاں بھائی جان آپ سے بھی باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ کو خود کو بھی خیال کیا
ٹھیک ہے